ہلو ہلو
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ میں ٹھیک
پ آنے
ہاں چائے پی آپ نے پی
ہاں ہم میں نے بھی پی دیکھو یہ میرا بچہ کیا کرتا ہے
کیا کرتا ہے آپ کا بچہ
اپنی گاڑی صاف کرتا ہے یہ بچپن ہی ایسا ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے ہی بچپن سے ایسا
ہاں
اچھا یہ بتاؤ ہ بچپن ہوتا ہی ایسا ہے
ہاں
اور سناؤ
پتا نہیں کیوں بچپن کی یادیں بار بار دماغ میں آ رہی ہیں
ہاں یہ تو سچی بات ہے بچپن تو ہمیشہ ہر کسی کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو یاد آتا ہے پھر
بچپن زندگی کے سب سے پیارے ہنسی ہوتے ہیں نہ کسی کی بات کی ٹینشن نہ ذمہ داری بس ہنسی کھیل اور خوشیاں
بالکل بالکل بچپن ہے ہی ایسی چیز یہ بات تو صحی ہے ویسے پتا ہے مجھے نا وہ مجھے نہا وہ بچپن والا قصہ ہی بول گئی میں
یاد ہے جب ہم صبح جلدی اٹھ کر گلے میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے چل لے جاتے تھے
ہاں یاد
اور ممر دور سے آواز لگا تی تھی پہلے ناشتہ کر لو لیکن ہمیں تو صرف کھیلنے کا ہوتا تھا
ہاں ہ بالکل سچ کہا کبھی کرکٹ کبھی ستا پو کبھی ل کر چھپی اور کبیرس س کوودنا آ ہر دن ایک نیا ایڈوینچر ہوتا تھا
ہوتی تھی تو کاغذ کی قش پیا بنا کر پانی میں چھوڑ دیتے
ہاں کتنی خوشی ملتی تھی اس ہاں کتنی خوشی ملتی تھی اس چھوٹی سی کشتی کو
ہاں بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی خوشی دیتی تھی
بالکل عید کا چاند نظر آتا تھا تو پوری رات ایکسپریمنٹ ہوتی تھی نئے کپڑے مٹھائی اور عیدی کا انتظار
اور جب عیدی ملتی تھی تو لگتا تھا جیسے خزانہ مل گیا ہو
ہ پھر اس پیسے سے ٹاپ ٹاپی چاکلیٹ اور رنگ برنگے بلونس خریدتے تھے اوررے میرا بیٹا سائڈ میں ہو جائے ہ
ہاں اسکول کے دن بھی کتنے یادگار تھے یونیفارم پہننا ہر دوست کس سات چلنا کتنا ذمہ دار
مزہدہ الگتا ہاں ہاں ہاں اور لنچ بریک کا تو الگ ہی مزہ تھا سب اپنا ٹفن ایکسچینج کرتے تھے
ہاں اس میں بہت مزہ تھا کسی کے پاس آلو پراٹھا کسی کے پاس سینڈوچ اور کسی کے پاس نوڈلس ہوتے تھے
ہوں یہ بات تو صی ہے
ہوں
ویسے ایک بات ہے نا
ٹیچر جب اسٹوری سناتے تھے تو ہم بڑے دھیان سے سنتے تھے
ویسے ایک بات ہے نا
ہاں جی
بچپن ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اس میں ٹیچرس کا بھی ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اسے ا بچپن سب ایک جٹ ابھی ہمارا اظہار ہے کتنا یہ مت
نہ بہانے بناتے تھے
ہاں ک کیونکہ ہمیں کھیلنے جانا ہوتا تھا
ہاں کبھی بولتے تھے گھر گھر گھر رہ گھر ہی رہ گئے کبھی بولتے تھے بجلی نہیں تھی گاڑی اپنی
کیوں کتنی اچھی نہیں لگتی اسے
و
اچھاچھ ٹھیک ہے اچھا چھوڑو یہ باتیں ایسے ہی بول دو مجھے بتاؤ ا آج کیا تھا آپ کے گھر میں
آج کچھ آج تھا فنکشن بچوں کے لیے
کون سا فنکشن آج تو چ
ان کوجلا د تھا نا ٹیوشن شنم
ہاں ہاں
پھر ان کے لیے کچھ بنایا تھا
کیا بنایا تھا
سب بچے آئے تھے
کیا بنایا تھا
ہم نے کیا بریانی بنائی تھی اور چاکلیٹس اورہت کوئی کیا
وہ وہاں سے گفٹس ملے
ہاں خوشی کو وہاں سے گفٹ ملے
اچھا اچ ٹھیک ہاں میں نے اسنیپس دیکھے مجھے لگا وہ چاکلیٹس میم کو ہاں وہی نہا میں نے دیکھا ج کوو دینے تھے
نہیں وہ خود وہ اس کو گفٹ تھا فرینڈ کا اس نے خود بنایا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک چلو اچھی بات ہے پھر بھی یہ سکل تو ہے اس کے پاس ہے نا وہی بات ہے
اور بتائیے آپ
ہاں
اورش کیا پکایا آپ نے
ہم نے کیا پکایا ہم نے چکن کرانتی بنائی
اچھا ٹھیک
ہاں وہ میرنی والی اور کیا بنایا خدا کی قسم
اچھا ٹھیک اچھا وہ کس نے بولا تھا پٹ دے
وہ ایسے ہی تھا تو بولا چکن کانتی بنائیے جی میں رام نے کہا ٹھیک ہ کے لیے تو وہ اخروٹ والی چٹنی بنائے ہیں امی نے
اچھا ٹھیک وہ کیوں نہیں آیا پھر اس کو لینے
وہی سے تھا اس نے مجھے بولا میں خدا کی قسم عزو کی قسم اس کو اتنا برا لگا یاد آ کر اس اس نے بولا میں گاڑی لے کے بہ س سھا
بولو آجاؤ ابھی
وہ تو نماز پڑھ نے گیا آپ کو تو پتا ہی ہے وہ سب کچھ چھوڈ سکتا ہے لیکن نماز نہی ا سمجھو قسمت میں نہیں تھا تو سے وہیں سے لیں ورنہ وہ وہی سے تھا خداکی
چلو کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم آئے گا
انشاء اللہ مجھے نا اچھا لگا یہ اس کی جو میں نے ہاں پرسوں سے پرسو تووہی تو دیے جب آپ نے دیکھے ہاں سبھی ت ایک بات بولو مجھے آج کا ڈریس اظان کا اتنا اچھا اچھا لگا اس کی انر کتنی کیوٹ ہے
ہاں بلو کلر کی لیکن وہ سائز بڑا ہے وہ نیکسٹ ایئر لگے گا انشاء اللہ
انشاء اللہ ہونے دو نا بڑا پھر جلد ہی چھوٹا ہو جاتا ہے
ہاں وہی بولا نا نیکسٹ ایئر
ہاں وورن میں ایکسچینج بیک کرا سکتے ہوں ابھی ابھی کہ ابھی
پہلے
ہوں وار ن میں
چلو وہ پمان کتنے بجے آئیں گے کل
پتا نہیں وہ تو فون کریں گی نا وہ نہیں پتا ہ آج موسم کتنا ٹھنڈا ہو گیا
انسان نے بولا مجھے سردی لگ گی
ہاں سرتی ہیں سچ میں ہمارا فین بند
ہاں سردی لگ رہی ہے ہاں مجھے بھی سردی لگی پیر اتنے ٹھنڈے ہوئے مییر
ہاں انسان نے بولا صبح مجھے سات د لگے
آج بارش آئی نا زیادہ مجھے لگتا اسی سے گھرنا مت ہاں وہاں پہ کیا کتنا وہ کلاؤڈ تھا صبح ا بر کتنا ارے یہاں اتنے بادل تھے اتنے بادل تھے یہاں جیسے وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا لائٹ تھوڑی تھوڑی لائٹ ہوتی ہیں
ہاں یہ برابر اپنی گاڑی ایسے صاف کرتا ہیں جیسے بڑوں بڑے کرتے ہیں آپ
ٹھیک اور سنا
ہاں ویسے بھی یہ بھی کرتے ہیں جیسے انکل کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتے
ہاں ہاں ہاں اکل کی اکل ا انکل کی جیسے
ہاں
پتاہ نہیں آ رہی ہے بچے کتنی تیز ہے
اور کیا
کہ بچے خطرناک ت ارے ہاں اور کیا اتنے پیارے بچے نہ نہ نہ نہ
یہ دن پھر وہ یہ کھا پھر ہے
ب
نہیں وہ میں نے ڈب ہی خاتم ک
مجھے مجھے وہ ہس ہ کہ اور
اور کیا جب بھی کوئی بات گ ت
تھوڑو نا ایک چیز لالچ بری والا ہے یہ پیسوں کا لالچ یہ پیسوں کا لالچ بھی ابھی پاگل چ
اور ابھی نیٹ ورکہ چ ت تھییں
ہاں ہاں ٹھیک ہے مطلب
ہاں نہیں نہیں نہیں اللہانا کرے
نہیں اس نیٹورورک کے بارے میں ہو گیا چلو اللہ حافظ
ہ